ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور کیسی ہیں ماشاء اللہ بہت ٹھیک ہے اور فرمائیے کیسے ہیں آپ کے گھر میں امی ابو سب
ماشاء اللہ ٹھیک ہے سب لوگ اللہ کا شکر ہے
آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے
ہیلو اب آ رہی ہے جی اور کھانا وانا ہو گیا آپ کا
جی جی
کیا پکا تھا آج آپ کے گھر پہ
آج ہمارے یہاں بنا تھا چکن
ماشاء اللہ
جی امی جان نے بنایا تھا
جی ہاشاء اللہ اچھی بات ہے اور امی آپ کی خیریت
جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے اور آپ کی امی اتب بھی کیسے ہیں ٹھیک ہیں
جی اللہ کا شکر ہے سب خریت سے ہیں امی ابو تو لیٹ گئے ہیں کھانا کھا کر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں بہت ٹائم ہو گیا تھا آپ سے رابطہ کیے ہوئے
جی
اور فرمائیے کیا چل رہا ہے
ٹھیک ہے سب
ٹھیک ہے سر
جی ابھی وہ میری مطلب شادی ہونے والی ہے نا دو منتھ والی وہ بس ہے میری بہن کی لڑکی کی سب اسی میں مصروف تھے شاپنگ وغیرہ میں
تو ابھی شوپنگ
جی ہم جی ہم لوگوں نے سوچا مطلب اچھے اچھے لباس آئے ہیں ماجد تو جا کر دیکھتے تھ
اچھا تو آپ کر لیا شاپنگ
جی مطلب ابھی تو دیکھ رہی تھی آن لائن جاؤں گی
کر لیجیے شاپنگ شادی وغیرہ میں تو بہت بزی رہیں گی آپ چار مہمان آئیں گے یہ سب کو دیکھنا
جی ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے ہماری پوری فیملی خاندان کے لوگ ایک ہوتے ہیں
ہاں شادی برات میں سبھی لوگ آتے ہیں سب مہمان آتے ہیں اور ماشاء اللہ سب لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے
صحی فرمایا آپ کو م بہت اچھا لگتا ہے ویسے تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا ہے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو یہ شادی وادی میں تو تو سب ٹائم نکال کے آ ہی جاتے
ہے کہ
جی
پریوار سے اکٹھا ہو کے ملنے کا
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہی موقع ہوتا ہے کہ اپنے پریوار خاندان سےھر ملاقاتیں ہو جاتی ہیں
جی
نہیں تو ویسے کسی کے پس پت نہیں جی
جی صحیح کہا آپ نے اور آپ کے ابو کیا کرتے ہیں
ابھی تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو گھر پہ ہی رہتے ہیں
اچھا انشاء اللہ دعا کروں گا ان کے لیے کہ ان کی صحت کو اچھا کر دے
ہامی جے ضرور کریے گا ہمارے ا یہب بسایا ہمارے اوپر بنا رہے لمبی عمر دے اللہ ان کو اس سے حطط کرے
نا رہے گا اور آپ کی شادی وادی ہو گئی
جی ابھی نہیں ملی
کیوں
ایسیے
پڑھائی کر رہی ہیں کیا آپ ابھی
یہی بھی پڑھائی چل رہی ہے ہماری
ماشاء اللہ کتنی اچھی بات ہے ماشاء اللہ تو کیا کون سا سبجیکٹ جی جی ہماری پڑھائی ہو گئی گریجویشن کمپلیٹ ہے ہمارا اب ا امی ابو رشتے ڈھوب رہے ہیں نکا
شادی کے لیے ج ماشاء اللہ اچھی بات ہے کوئی اچھی لڑکی دکھ کے آپ کا کر لیجیے
جی جی بس اچھی لڑکی کی تلاق میں ہے اکچھی محرم
جی جی انشاء اللہ ضرور ملے گی اچھی مڈم آپ کو
جی دعا کریے گا اللہ سے آج کا دور کچھ سمجھ میں نہیں آتا آجل
جی جی صحیح فم ان شاء اللہ دعا کروں گی اچھی لڑکی آپ
رہے ہیں آپ آج کل کی لڑکی کیاں کتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں
جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بہت کچھ لڑکیاں کر رہی ہیں تو سب لوگ کو نام خراب ہو جاتا ہے
جی جی تو آج کے دور میں تو اچھی لڑکی ملنا ملنا ہی مشکل ہے
یہ بالکل صحیح فرمایا اپپ نے ملی ملی ہیں لڑکیاں لڑکے کتنی دقتیں ہو رہی ہیں شادی کیکیں
جی
جی
تو آپ کے لیے بھی کوئی رستہ وستہ آیا
جی آتا ہے لیکن ابھی ہم نے پڑھائی کر رہے تھے تو امی سے کہا ابھی ہمیں نہیں کرنی امی نے کہا ہاں پڑھ لو پھر اس کے بعد دیکھیں گے
تو ابھی آپ پڑھائی کریں گی اور
جی انشاء اللہ ابھی یہ تو کون ہووں گی
چلیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ
ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا بیچ پہ
صحیح بات ہے
پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا دین بھی دین کا بھی جانکاری رکھنی چاہیے
صحیح بات ہے نماز بھی پڑھنی چاہیے ہم سب کو اللہ ہم جب پن آ جی بن ہے پچ وقت
انشاء اللہ
اور اچھے نیک کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹا رہے
جیا اللہ حافظ بہت اچھی بات ت آپ کی اللہ ہدات ہے ہم سب پوری ہدات ہم سب نماز کرنے کی توفیقتے یہ کام ہے کرنے کی توفیقتے
ای سک
ہمیں سے ہود کا نکالنا چاہیے غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے
جی
جی
اور ہمیں شدکاہ وغیرہ نکالنا بھی چاہیے اور غریبوں کو بانٹنا چاہیے آس پاس اپنے غریب ہوں ان کو
جی بالکل صحیح فرمائیایں آپ نے ہوں
اور فرمائیے
اوراں سر
آج کا کیسا موسم تھا آپ کے یہاں
آج تو بارش بھی تھی تو بارش تھوڑا سا وہ موسم مطلب امس ہو گئی ہے بہت زیادہ ہم کا شکر ہے کہٹھ کیا ہے اے سی لگی ہے تو عمس پتہ نہیں چلتی اے سی بند کر دو تو بہت زیادہ عمس گرمی ہو جاتی ہے
ماشاء اللہ آپ کے یہاں تو اے سی بھی لگی ہوئی ہے ہمارے یہاں تو اے سی بھی نہیں لگی ہوئی ہم پنکھے کے نیچے سوتے ہیں
اللہ سب کو زبر دے دیتا ہے پنا ہو یا پھر
چاہوں گا کہ ہمارے یہ ابھی اے سی لگ جائے کولر آ جائے
انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالی اپ کی بھی زندگی ایم
ن
آپ کے گھر پہ بھی یہ
دعا اللہ سے دعا کریے گا کہ اے سی کولر لگ جائے ہمارے یہاں ابھی
جی جی
اور برسات ہو تی ہے تو ہمارے یہاں پانی ٹپکتا ہے تو ہم لوگ رات میں اٹھ جاتے ہیں نا
اللہ تیار کری
تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری تھوڑی بہت مدد کر دیں
ہاں ان شاء اللہ میں فتا مدد کرواؤں گی
جی آپ کروائیے گا اللہ سے دعا کریے گا کہ ہماری پریشانیوں کو دور رہتا فرمائے
انشاء اللہ آپ پریشان نہ اللہ اللہ تعالی بہت جلد اپ بھی اس کی لو کو حل کر دیں گے
جی
اللہ تعالی مشکلوں میں ڈالتے ہیں تو پھر اس سے نکالتے بھی ہیں
جی جی
آجمائش کرتے ہیں
جی
ہمارے بندے کیسے ہیں سہ لیتے ہیں کہ نہیں سہتے ہیں
جی صحی فرمایا آپ نے اللہ پہل ہماری کلاس دیتا ہے
جی
ہمارا بندہ کتنا رہ سکتا ہے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اللہ ہمیں ہماری ہماری سوس سے بھی زیادہ نا
جی ماشاء اللہ صحیح کہا آپ نے اللہ تعالی اب تو سمجھ کر ہی کرتے ہیں اللہ تعالی ازمائش میں ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں اس کاجما نکالتے بھی ہیں پریشانی دیتے ہیں تو پھر اچھے دن بھی لاتے ہیں
جی
عع
اور ہم سب کو نمازی نماز پڑھنا چاہیے اللہ کی تجاوت کرنا چاہیے اللہ خ سوتے ہیں
نی فی بالکل صحیح فرماپ نے
آج کل کی دنیا میں نماز کو پیچھے چھوڑ دیے ہیں اور دنیاوی باتیں میں زیادہ رہتے ہیں
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
تو ہم سب کو نماز پڑھنا چاہیے نماز سے پابند کرنا چاہیے ہمیں بھی آپ کو بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی
جی بالکل صحیح
سب کو نماز کا پابند بنا بننا چاہیے
جی انشاء اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توقیف دیں گے اللہ خانا ہم سب بھی پہچ پائیں کہ پابندی ہو جائیں گے
جی
جی کیا کرنا ہے آپ نے
ہمیں نماز پڑھنے کی توفسییح کا تھا سرما اللہ
جی عامر مجھے آپ سے بات کریے بہت اچھا جن کاا انشاء اللہ
ہمیں بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا السلام علیکم وعلیکم خدا حافظ خدا حافظ